وعلیکم السلام بھیا
ہ
اور بت بھائی جان سب خری آت
اور سب فھرٹ بھائی جانا اور ہوتے کھانا خالییہ با جا ہیلو
ہلو
کھانا کھا لیا بھ جانا آپ
ہاں بھائی ہم ہم خالی ہے آپ بتائے نا بھائی جناب خالی ہے
کھا لیے اور بیٹے کھانا میں کیا کیا کھایا بھائی جان
بھجن کھائے چکن کھائے مٹن کھائے بریانی کھائے ہیں اور روٹی کھائے ہیں پاپڑ کھائے ہیں سلاد کھائے ہیں چاول کھائے ہیں اچار کھائے یہ سب کھائے ہیں بھائی ج آپ بتائیں نا بھائی ج آپ کیا کیا کھائے ہیں
ہم کھائے بھائی جان دال چاول اور بھنڈی کا بھجیا آلو کا بھجیا تھھار پرول کا بھجیا تھا اور پاپڑ تلوڑی تھا مس جا کہ ا امییں ابھی جان سب خرییات
ہاں بھائی جان میری امی اب بجن کھل رہیے تو آپ بت نا بھ جان آپ کی امی بوجن کے رہیے
آب جان م جان سب کر تھ آ گھر پ کون کو ہدائے با جائے
میرے گھر پہ بھائی جانا امی جانا ہے ابو جانا ہے اور میں ہوں بھائی جان ہے اور بتائیں بھ ج نے آپ کے
ہمارے گھر پہ بھی ہے بھائی جان بھائی جان ہے ابو جانا ہے ممی جانا ہے اور دادی جانا اور میں ہوں بھائی جان فیملی میں ہم لوگ اتنے ہیں بھائی جان
اچھا ملوگ پورے پریوار میں اتنے لوگ ہیں
جی بھائی جان
کہ آ کا آم کا بغیچہ ہے بھائی
جی بھائی جان آپ کا باغیچہ تو ہے پر پھر بھی ہم لوگ زیادہ نہیں کھاتے جو ہوتا ہے نا جو مارکیٹ میں سب سیل ہو جاتا ہے جی م مطلب بیچا چل جاتا ہے بیچا جاتا ہے بھ
ہاں بھائی جان کون اتنا کھائے گا بھائی جان صحی کا بی بیچ دیجیے وہی اچھا رہتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان اور بتائیے آپ آم کے س چل رہا ہے تو آپ بھی توک کھائے ہوں گے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم ہم کائے نا با لذیذ لذیذ آ کائے وہ مالدیو کھائے ہیں ڈالم کھائے ہیں سندو آم کائے اور بیجو کام کائے ہیں یہ سا کائے گول بہت کسم کسم کام کائے نہیں پتا بائی
چلیے بہت اچھا ہو جان
ہاں بھائی جان اور بت نا بھائی جان آپ کی امی ابو جان چار لگائے ہیں بھائی جان آپ کی امی جان تھوڑا چار لگائی ہی ہوگی
جی بھائی جان لگائیے آم کا اور اولا کا نیممبو کا اچھا مرچی کا اور آر کا اور جو ملی کا ہوتا ہے نا پاتر پاتر جو ب جن چ وہ بنایا ہے ماممی جان اور بتائیے آپ کے ہاں ابھی ممی جان ٹل بنائی ہوگی نا چار وزن
ہاں بھائی جنا چاڑ بناائی ہے نا لگائیے کا جاڑ ہے آم کا جاڑ ہے کا اچار ہے اور کٹہل کا اچار ہے نیمبو گاچھ آچار ہے مرچی کا آچار ہے یہی آچار سب ہے
چلیے بہ تو بائی جان
اورر ن م گھومنے انے کا اپ کا سپنا ہے کہ نہیں
ہاں ہے ن بائی سپنا تو ہے کشمیر حیدرآباد ممبئی اور ایک راسیا جو کہ ہم اکیلےائیں گے جو فیم کےاتھ نا جو باقی سپنا ہے اس کے سات وہاں پہ جائیں گی فیملی کے سھ رشیا کل جائیں گے آپ بتائیے نا آپ کو کئی آپ کو جان ہوگا سے تو ہم کو بےائی گے دونوں بھائی جان ساتھ میں چلیں گے
بھائی جان چلیں گے دونوں ساتھ میں
اور آپ کا بھی تو کھ آپ کا بھی تو کوئی سپنا نہ ہوگا بھائی جان
ہاں بائی جانم سپنا ہے نا گوا جاؤں گا بھائی جن کے دار میں یہی بس جاؤں گا زیادہ دور نہیں
چ بہت اچھا چلیے بہت اچھا ہے
بھائی جان اس کے بعد تھوڑا رکیے گا کال آئے گا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی او تو بھائی جام م م سال کی لکنے آتا ہے بھ جن
ہاں بھائی جان موٹر سائیکل آکنے آتا ہے بھائی جان آپ کو آتا ہے
ہاں ب ج ہم کوب آیادتا ہے کہنا
کون کون سا رگتے ہیں بھائی چان
اپاچی اور پلسر اور جو ہوتا ہے نا ٹی وی ایس رائڈر وڈر چلا لیتے ہے ا آپ کون کون سا بائک چلانا
بائی جان ہمام تو پسند تےچف ڈی اسپلینڈر اور پلٹینمٹیم جون بائک دے دیجے نا بھائی ج جون ہگ لیں گے بڑا اچھا لگتا ہے بھائی جان
چلیے وہ تو
وہاں پہ کوئی تو سپنا تو ہو گیا بھائی جان کئی نہیں کا موٹر سائیکل
ہے جو کیا م ہے نا بھائی جن وہ خریدیں گے جو کہ آتا ہے دو لاکھ اسی ہزار کا
ہ بائی جان آچ بائی جان موٹر سائکلو
اور آ کا بھی تو کوئیسا اپنا ہوگا نا بائک موٹر سائیکللنا خریدنے کا
ہاں بائی جان ہ نا سپنا خرید م ت سو سو نبے بہت ہی اچھا بائک ہے بھائی اس س اپنا ہے میرا اس کے بعد خریدیں گے ایک ایھی خریدیں گے جیڈ ایکس ٹین آر بہت بر کا سپنا ہے میرا بھائی جان
چلے بہت اچھا بھائی ج ن اور بتے بھجن جلیبی تو کھائے ہوں گے نا بھجن اب جوک گاھ و پھرتا ہے
ہاں بھائی جان اب جلیبی تو کھائے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے بھائی جان آپ کھائے ہیں کبھی
ہاں ہم بھی کھائے ہیں ہمارے یہیا ت فرد ہے
کون کون سا جلیبی پڑتا ہے
کیا بائی جان
کون کون سا جلیبی پڑتا ہے بھائی جان
جلیبی تو ایک ہی پڑتا ہے جلیبی کا ن ڈسا کہاں ہوتا ہے ایک ہی جلیبی ہوتا ہے جو گاچ پھڑتا ہے جو لال لو ہوتا ہے
نہیں بھائی جان توب تونا ہی جلیبی پرتا ہے ہمارے ادھر بہت ہی پرتا ہے کسم قسم کا جلیبی
تو آپ کے یہاں پرتا ہوگا بھائی جان ہمارے یہاں تو ایک ہی لیی جو کہ پاک جاتا ہے جو لال ل ہو جا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے کھے میں
ہاں بھائی جان بہت لال میٹھا رہتا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بھائی جین سواد بہت ہی آتا ہے
جی بائی جائےا اور بٹے
کھانا وانا بنانے آتا ہے آپ کو بھائی جان
ہاں بھائی جن ہم کو تو بنانا چلا رہتا ہے اور آپ کو بنانا آتا ہے بھائی جن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
بھائی جان اب کو کیا کیا آتا ہے بنانے بھائی جان
دال چاول اور جیا سبزی مطلب بوجے بن دیتے کٹہر کا بھنڈی کا کریلا کا آلو کا پروڑ کا ٹماٹر کا چٹنی بھی بنا لیتے ہیں اور مسی کھانا بناتے ہیں جو کہ مچھھرا مطلب ہوتا ہے نا مچھلی اور میٹ اور بریانی اور بکرا کا میٹ ہوتا ہے نا وہ بھی بنا لیتے ہیں بھائی جان
اچھا بھائی ج بڑا نک نک چیز بڑا اچھا اچھا چیز بناتے ہیں بھائی جان آپ تو
آپ کو بنانا آتا ہے بھائی ج کون کون بنانا ہے پ پسند کرتے ہیں آپ کو تو
بھائی جن مے بولتا تھا دال بھات بھجیا بنا لیتا ہوں بھائی جان اور اس کے بعد آتا ہے یہ کہ کیا بولتے ہیں نا انڈا بنا لیتے تا ہوں اور چکن بنا لیتا ہوں مٹن بنا لیتا ہوں یہ سب بنا لیتا ہوں بھائی جن اچھا اچھا چیز لگ دیتا ہوں سب کچھ ہاں آپ کو کہیں کیا بولتے واٹر پارک چلیے گا پتیاری
ہاں ضرور ہے گھر پر رہتا رہتے بور ہو گئے ہیں کہیں گ
گ پہ گھر پہ تو من نہیں لگتا یہ تو بات ہے بھائی
ہ اسکول کا اب چھٹی چل رہا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان
ا بھجن اب کس کہ سے ہم پڑھتے ہیں
بھ جن ہم ن ہوگی کاکم میں ہے بھ جن آپ بتائیں نا بائی جن آپ کون سے کےم ہے
ہم ٹینٹ کا اچھا میں بھائی جان جو کہ اس سال پیھا پڑھنے والا ہے
پڑ گا چھبیس تاریخ سے ہ
ہاں تین ماہ پریھا پڑے گا جو کہ فائنل پر پریشا ہے دو ہزار ستر س تائیس میں
ہاں یہ تو بات ہے بھائی جان
اور بتے بھ جان آپ کے یہاں کھیتی کیسی چل رہی ہے
کھیتی تو بڑا اچھا چل رہی ہے بھائی جان آپ نے ادھر بتائیے نا بھائی ان
ہاں ہمارے یہاں بھی ایسیھی چل رہی ہے آج صبح پہ گئے تھے کھیت جتوانے کے لیے
جی س بائی گل
ہاں صبح پ گائے تھ کھیت جوتانے بائی جن
اچھا بائی ج
اور اور بتائیے آپ کے یہاں جو کہ کھادر ڈر چھٹا گیا بھائی جان کھیتت میں
ہاں بھ جان یہاں تو کھادا چھٹا گیا سب کچ چھٹا گیا بہت ہی اچھا سے گیا کھیتی آپ کے طر بت ہے نا بھائی جان
ہاں ہمارا یہاںٹا ہے پانی آپ کے یہاں کیسے بٹا رہا ہے بھائی جان
بھائی جان پٹرائے یہ دوس ہزار روپے پٹرائے ہ بر بت ہے میں ہو جائے گ
چٹے بھ ہاں سب ٹھیک ہے آ بتائیے بھ آپ کے یہاں کھجا کھائیں ناھہ پ رہا تھاٹار کھجہ سیزن چل رہا ہے گرمی میں پڑتا ہے اور بتائیے کھاجاک
ہاں بھ جین کا جا کھائے
چلیے بت آپ کا
ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان اپنے امی ابو جان کو بول دیجیے میرے طرف سے وعلیکم السلام
چلیے بھا جن آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا اپپنے ابو اور ممی جان کے تمت اللام کہ دیجیے گا
اللہ
خدا حافظ بھائی
کاٹ دیجے بھائی اللو گھر سے
ٹھیک